بولیے منجر جی وعلیکم السلام
السلام علیکم رحم السلام کیا حال چال ہے
ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ٹھیک ہے شنا بلائی کر دیا ہے
ہمم
ہاں تو دکان چلا ا آپ کو بازار نہ تھا دکان وکان چلا رہا
ہاں تو کام چلا بازار ٹائم میں رہتا تھا
ہوں بارش وورش ہو رہا ہے ادھر
تھوڑا موڑا ہوا تھا ہلکا ہلکا
دن بھر تو بارش سے گر رہا ہے
ہاں ایک گھنٹہ کھل رہا ہے پھر تھوڑا سا مار رہا ہے پھر کھل رہا ہے پھر تھوڑا سا مار رہا ابھی ساموا گھر سے کھلل ہے کھلل ہیں کل گئل تھے آسے ہاتھ
پتر لے
نہیں ہی پیاز لوے کے تھے نیاجل جی بولے کہ چلیے پیاز لے کے آتے ہیں چل گ پیاز لو بڑا سستا پیاز وہ ملا جاں بجریا میں ادھر مائت ہے ایک دم چھوٹے چھوٹے تھا پچیس روپئے کلو
پ بڑا
تو وہاں بڑا بڑا لایاسے پچیس روپئے کلو دیا تھا وہ پیزوا یہاں پچاس روپئے بک جائے گا چالیس روپئے ہم سوچے کہ ابھی بھک مری ہے میں ماں ہم سوچے کہ بھکمریا میں کا لوگ مر رہے ہیں سر ہس لان کے بیچتے ایک کنٹل تو ہزار پندرہ سو روپئے بچتا بارش کا موسم ہے تو سمجھ میں نہیں لگ رہا ہے کا کرے نہیں کرے بڑا لیکن ن آجل جی کل بکرا گھیچے پڑا ایک دم
سرش فول گیا تھا ہیں
ہوں
زیادہ سروس بند گتا ہے بکرای سے
پورا دبا کے کہلو کھائ ایک دم وہیں بکرا بونج رہے تھے پانی گرنے لگا سے ت کو یہ سب گڑبڑ ہو گیا نیاجول ج لیکن پانچ منٹ پانی گر کے کھول گیا دو اھائی کلو بکرا لیے تھے وہ دو چار گو یار دوست کے کہنے سے تو بلا لیے تھے بتائیے نا
پ نیازل بوول رہیے تھا
ہاں اور سو سے نزل کے یارے دوست رہتا ہے پورا ایک دم فار پیر پورا ایک دم پیچھے ایک دم آواز کا دیکھ رہے ہیں نا کہ دلیپ ٹھاکر ہیں ان کرے گاؤں کے بازار دن سے آ رہے پ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرغا لے کے گئے تھے اائی مرغا چ آپ رہتے ان کا لیور کمزور ہو جائے گا
نیاجل جکے ہے
نجول جی کے بوڑھاری میں دقت ہوگا نہیں کھانا چاہیے میٹ مرغا
نہت نہیں کھانا چاہیے
بہت کھاتے ہیں ابھی تو فون کیے تھے ہمارا بھییرو ہم نہیں آج بھی تھے
ہ باتھوا حال چال
بات ہوا حال چال ہوا ہم کے تب کھا لے مرغا
بگن وگین سونے گاچھھی روپ لیے تھے کہاں کیا کہ نہیں کیا کیا ہوا
ارے کہ کہ دس کٹھا میں بیگن روپنا ہے انکرا
ہاں
ہمم کہیں کہ بڑھیا ہے روپیے کمائیے چار ہزار کا گبھی کے گاچھی منگائے ہیں
ہاں دس کٹھا ب گان
بیگن بتائیے نا کتنا آدمی کھٹتا ہے وہ
ہاں
بولتے بول رہے ہیں کہ ہم لیبر سے کام کرواتے ہیں ہم بولے ب ا ہوگا جی تو ار یہ بچتا ہے موٹا شریر ہو گیا ہے کام کرنا نہیں من کرتا ہے
ہاں ہاں
بولے لیبریں لگا کام کرواتے ہیں بولے کہ آج ہی دوگو لیبر لگائے ہیں گھڑان یہ سب کر رہے تھے
ہوں دونوں ڈبل کو ڈیڑھ ڈیڑھ سو دیا تھا بول رہا تھا لیبر ان کو سا رہا تھا کہ کم کم دیا کم کم دیا کہ رہا تھا
تب کاموں کریں نہیں آگا ن آج جی کتا بابی سے بول رہا ہے گھر سوتل ہ
ہاں
فون کیے تھے تو پانی گر رہا ہلکا ہلکا اب دو گو لیبر لگائے ہیں کل گئے تھے آتے ہار نہ تو وہس آئےیں تو پیجوا اپنے گھر رکھ لیتا تین تین وہ گیل تھے تو نو تیا س نو ستائیس میں نے ستائیس کلو لیے تھے
ہاں
تو نو نو کلو بانٹے تو پیازوا کم ہو گیا چورا لیا تھا کچ سے
ہاں ہاںک رہتے کہ رپ جو کام دیتا ہے کام دیا ساھ
نہیں ہم ہم ہم ترجوی سے وہاں سے تول کے لیے تھے د کم کیسے ہو جائے گا پیاز
تو درج ہوگا اس کا بٹخرا ہوا کم ہوگا
ہاں ہوگا تب ہے نا تو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں آج لیجیے ایک آدھ کلو مار دیے رات ب رات کے
ک نہیں ہو سکتا ن مار دی رکھ لی ہ کھ کے ہم
ہاں بولتے ہیں کہ ہم بنا پیاز کے کھانے نہیں کھاتے ہیں
ہاں
جب کھاتے ہیں تو پیاز ہمارا ایگو چاہیے
یہ گو پورا ت ت لگتا ہے
ایکگو پورا پتا نا کیسے کھا جاتے ہیں ہم تو نہیں کھا پاتے ہیں م پیاز لیکن یہ بولے کہ یہگو پیاز کھا جاتے ہیں ارے تو چار ہزار کے کوبھی کے گاچھی لائے ہیں وہ نا اگر پانی گرت رہا گیا نا تو کو چار ہزار بربادیں ہے کہاں سے روک پائیں گے وہ
پانی نہیں گرے گ لگ رہا ہیں ان سا اتنا
جیسا ابھی ماننی ایک دو دن سے گر رہا ہے موقع نہیں دے گا نا تو گچے خراب ہو جائے گا
ہاں
اب مرگوب جی کے کیا ہل چال ہے فون لگائیں تو لگتا ہے کہ سوت گ ہو
سوود کےیا ہوگا نہیں جاگتے رات لے
سر بتائیے نا لگتا ہے پیسہ کوڑی نہیں ہے کاجی بازار گئے آج ہ
ہاں
ہوٹل میں کھا کے اور بول رہے ہیں کہ پیسہ دے رہے ہیں چاچا ابھی تک پیسوں نہیں دیے چل رہیے
ہاں
کیسے کرنا چاہیے ان کاا
نہ پہل ہو کہ باقی ہے ایک بار گاؤں گئے تھے تو بولا تھا باقی ہے نہیں بھی ایک
ا پھر کہاں سے تو پیسہ بول رہے ہیں کہ جا رہے ہیں دی جا جی پھر فون کرتے ہیں پیسہ مانگاتے
پانچ سو ڈلوایا تھا فون کر کے کہ نہیں ہے دس پندرہ دینا دیجیے نا
بت چور پہ ڈلوا کے پھر ہم کو لگتا ہے کہ دیکھے کہ بازار میں ٹماٹر وٹکا تولیے اور پھر منورنجن کرے گیسٹ کھیلے کے لگے سو روپی
ہوں تاشو کھیلتے ہیں نا
ہاں اسی سو روپئے گیسٹ ٹائم پاس کرتے ہیں لگتا ہے لگتا ہے کہ وہ پیسوا کار گئے شام تک کھیل رہتے ہو
ہوں
وہ نیازل بھی دونوں کھیلتے ہیں
ہاں
لگتا ہے پھر ٹینت ن م ل کسپت گئے وہ کلام
ہوں
کلام بڑی ہے گاؤں میں پیسہ کڑی لے کے انے انہیں بھاگل چل رہا ہے لکڑی اکڑی فرنیچر کا کام کرتا تھا
ہاں
ا صحیح ٹائم پر مان لیجیے آفس ایڈوانس لے کے کام کیا آپ کا کام م کر دوسر کوئی کہ دیتا تھا
ہاں
کہ م اس کا مارکیٹ خراب ہو گیا ہماروں ایک بار ایسے ہی بہن کی شادی تھا نکاح تھا ا تر وہ دیے بنابے ل لاسٹ سمے میں ایگ ٹیبلے نہیں دے ڈائنگ بتائیے نسی کرتے کرتے سب کے م بہت بڑھیا ان کا کام چلتا تھا ایسی کرتے کرتے اپنا مارکیٹ خراب کر لیے بیچ میں مرغا دکان بھی
ج نام پ گاڑی لگ تھ ٹوٹو چلاے ل باڑا پر وہ کلن کے الگ الگ کر رہا تھا ا ک پیسہ نہیں مل رہا تھا کہ
پیسے نہیں دیے ہوں گے بول نجل جی کے ہوں گے
پھر لے کےیا اپنا گڑیا
تین سو روپیہ بولتے تھے کہ ڈیلی دیتے ہیں ہم ایک بار پوچھے تھے
ن یہ کمپنی والا کہ مٹی کمپنی والا کی گل تھ بات کر چین لی آواز ت کو کرا ہے کر د ہیں تو ہاں پیسو اتنا پوچھ کتنا بت ہے لےے ان نےو کہا کہ ہم لے گئے ہیں پیسہ دس ہزار باقی کا کا تو بول رہا تھا تین سو ڈلی پر تھا
بولے کہ تین سو ڈیلی پر تھا تو ہم یہاں سے دیکھتے تھے کہ یہاں سے نکلتے مہان پرجاتشواس کے پان د ہے پان خط تو دو تین گو بنوا لیتے ہم کہے تا کا فائد ہوا اچھا کہیں چلاوا تو دھو ن کراا تین گو چار گو پانی ن کا جت چالیس روپے تین سو انہ دی ل ہوا بٹری والا گاڑی
ہاں
ا تو کیا ببو یہ ہو جا ہو ج ہے بتائیے کل ملک ہوتی ہے کیا
ہاں لے گی ہماریے کو گاڑی پہل آ ہ
اھ گڑیا پہل ہی ہہر ہو کر انک بیٹوں کے تو یہی استھتی ہے
ہاں
ہمار ابو سلان کے پوٹ پاٹ کے پیسہ لے لیےیا تھا بیٹا
ایک ن
ہمرو نہیں پتا تھا ایک دن آیا تو بولا نا کہ چچا دیکا نا ہمر طبیعت خراب ہوا گھر پریوار کے تو ایسے ہوا ویسے ہوا کر کے نہیں چار مہین پہلا ہی
ہاں
دو ہزار روپیہ لے گیا ابو سے ٹھک کے اور اب ابو ہمار دکان چلاتے ہیں کرانہ چھوٹا موٹا ہےا
ہاں
دکانوں کا سامان دو ہزار کے لے گ ت اب ہم کو ہاں
ہاں
تب ہم کو بع میں پتا چلا تھا ہمے کال ارا دے ہل ت بج گ جھوٹوں کے
ہاں
تب گوسائیں تولہان کے دو ہزار روپیہ دیا کر
ہاں
ہم بولا کہ دو ہزار روپیہ دے د ایک مہینہ بعد میں نے پندرہ دن پہلے ہی دیا تھا پھرپ پیسہ دیا کہ نہیں دیا ہم نے
تو ہمرے نہیں دے رہا ہیں
ہاں
خشے تو د دیا
گوسیں تو بولے کہ دیک بابو ہم تا کچھ کہب نا گاڑی گوڑا ہم رکھ لب
ہاں
تھوڑا جیسے دے ہی کوئی جانا ت نہا تو نا ویسے پیسہ دے دے ہما
ہاں
تب پیسہ ان سا کے دیا ہے کلموں کی ای استھتی ہے بہت جگہ سے سھ پر پیسہ لےی ا اب پاٹن دینے انہیں بولتا ہے کہ ان کام کرتے ہیں بڑیا دکان چل
کہاں دکان ہے دکان رہ سب تو
ایک ب روپئے انہوں سے ہل جل کر کے بھاگیا ہوگا وہ
ہاں
ج کر عل جال کرے کے لت لگ گیا ہ
ہاں
ہر ایک جگہ کرے گا وہ سوچے گا کہ آرام کے کھاگے پڑے گیا وہ کھیبے کرے گا
ہاں
یہ سب تو بات ہے اب کہاں کہل جائے ا کرا تبھی آج کل دیکھتے ہی ہیں گاؤں میں ناگمانی کی دکانیاں نہیں ہے
ہاں
تو ار فرنیچر کا آج کل کام کر رہا تھا وہ
ہاں
دکان ہے تو دکان کے رییک بنا رہا تھا لیکن پیسہ وہ دے دیے تھے ایڈوانس نہیں لیا تھا ہلو
ہاں ہاں
نیند لگ رہا ہے کہ جی
ن نہیں نہیں نہیں سن رہے ہیں بتیا کے
ہاں یہ